ہلو
ہیلو
السلام علیکم کو
وعلیکم السلام
کیا کر رہے ہو
بارش ہو رہی ہے ہمارے رہے یہ تو
تب تو بہت ہی موسم موسم بہت اچھا ہوا ہوگا نور برسا آ رہا ہوگا
ہاں نور برس ہے بارش بے حد
سک د ی ہوگی اب تو بارش ٹھنڈا پن ہو گیا ہوگا تو
ن بارش کا تو سب کو انتظار ہوتا ہے
صی فرما رہے ہ
اور کیا ہو رہا ہے کھانا وانا کھا لیاپ
ارے کہاں کھانا کھایا ہے ہم کیا ابھی وہ ہمارے کچھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ان کو کھانا دینے گئے تھے ہاں ابھی تو چھٹی میں نے سوچا آج چھٹی مل جائے گی پھر آج پوچھا تو وہ بولے کہ چھٹی تو نہیں ہوئی تو پھر سوچا کہ و
ارے میں تو اچھا ہوا میں نے آپ وہ کہا تھا نا کل میں اسپتال گئی تھی وہاں اسپتال والے وہ مریض کی تو ان کی تو آ صبح چھٹی ہو گئی
ہوں ہوں
اچھا ہوا میں کل ہی جا کے آ گئی نہیں تو پھر یوں رہ جاتاھر گاؤں اب میں یہاں سے کب مطلب واپس جاؤں گی پھر ایک ہفتے کے بعد ان سے ملنے جاتے تو انہیں بھی ایسا احساس ہوتا کہ بھائی ہم
ہوں آئے نہیں میرا بھی وہ یہی ہے
ایک بار جاننے کے بعد بھی انجان ہے بند جی ہ
میں بھی کل گئی نہیں کھانا لے کے پرسوں بھی نہیں گئی دو دن نہیں گئی پ میں نے پھر اچ آج تو پوچھ ہی لیتی پھر ان کو ایسا لگے کیا پتا میرے س ہمارے سے پریشان ہو گئے اسی لیے نہیں آ رہے ہیں
صیح بمار
اسی لیے پھر کھانا بنایا پھر وہاں ابھی ابھی جسٹ ہی آئی ہوں میں و ہاں سے تو کیا وہ آئس کریم نے کچھ فلودا ولودا کھا لیا اورتی بوک نہیں مجھے تو یہ جم رہے کھانا
ہم بھی ابھی تھوڑی دیر ریلائنس اسارٹ گھوم کے آئے اور بچوں کو تھوڑا بہت آئس کریم وغیرہ
ہاں لیکن نہیں ایسا آپ اپنے اپنے شہر جیسا مزہ ادھر نہیں ہے
ہاں وہ تو ہے
ت
ہاں ہاں شیو شتی
ہاں وہ اس اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ فلودا آئس کریم وغیرہ
تو اس دن آنے ہمیں ڈائریکٹ وہیں جانا تھا ہم ادھر ادھر آپ
ہوں
جو گنے کے جوس کے چکر میں
تو مطلب زیادہ کھا رکھی ہے میں نے تو وہ یہ میں نےا بلی آج میں نے کم سے کم فالوودے کے لیے اس ایک سو دس روپئے اور بادام س کے لیے کنے اتنے ستر روپئے پھر بھی وہ ٹیسٹ بالکل نہیں تھا
بالکل نہیں نہیں ہاں اس کا ٹیسٹ بت اچھا ہوتا تھوڑا فرق بھی پڑتا ہے ہر جگہ کا الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے اور بھی ہے
ارے ہمارے یہ یہ والا بھی انسٹاگررام پہ بہت فیمس ہو رکھا ہے تو میں دیکھ کھاتے ہیں آج کیسا ہے اس کا توئی کوئی اتنا ٹھیک ٹھیک تھا اتنا کچھ خاص نہیں تھا
اپن نے جہاں پہ وہ کھایا تھا نا پانی پوری کھائی تھی اس کے پاس میں جو ڈوسا والا تھا اس کے اس طرف جو لوری تھی نا بولووری بہت فیمس ہے کورکرے موموز کے لیئے
اچھا ہاں
بےحد زیادہ فیمس ہے وہ انسٹاگرام پہ اور سب جگہ اس کی مطلب وہ بہت بہت مطلب ہاں فیمس ہے وہ
صحیح فرما رہے ہو اب کی بار آئیں گے تب
اس کا سواد بھی ہاں ضرور
اب کی بار تو تھوڑا ٹائم میرا کیا ادھر ہاسپٹل میں چلا گیا
ہاں پر میں نے آپ سے جب گھمی جس دن دوس دن آپ کو کہیں جانے کے
ارے میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں دیکھو میرا تو کچھ نہیں ہے مجھے تو یہ کیا بولیں گے لیکن پیٹھ پیچھے تو چلو بات کرتے ہیں وہ چلے گا
چ صحی ہے
پھر وہ ایسے نہیں سوچ لے کہ نہیں یہ ان کے آج کل ان کے دونوں کے بہت بن رہ ہے
ہاں صحی فمارے آپ
ٹارگیٹ نہ کرے اسی لیے کیونکہ اپنے کو آنا ہی نہیں ہے
اچھ صحی بات
اتنا گھسیں گے جتنا گھسیں گے نا ان کو وہ لگے گا اسی لیے اسی لیے مجھے ایسا نہیں کہ اپنا جتنا دور رہے
تو اس دن بھی میں تو آپ مطلب ہاسپٹل سے آ رہے ہو ہاسپٹل سے ادھر آنے کے بیچ میں جب جب آپ دوبارہ آنے والے تھے نا آپ میں نہیں بتایا تھا اس دن کے لیے کہ رہی تھی میں بھی ادھر سے آتی اور آپ کو بھی ادھر سے لے کے اور میں آپ کو بتا رہی تھی وہاں پہ جو
ارے کیا بتاؤ آپ کو ماحول ایسا بنا رکھا ہے نا ہمارے یہ بھی وہ بھائی جان ہے نا چھوٹا والا وہ بھی کم نہیں ہے پھر وہ بھی آپ کو پت ہی ہے کہاں یہ آئے ہاسپٹل میں کہاں چھوڑ کے چلے گئے نساسا پھر دیکھو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے تو ذمہ داری اپنے تو نبا لی انہوں نے تو کب نبھائی نہیں ہے
صحی ہے
ہاں لیکن ہمارا ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی وہ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں لیتے کبھی نہیں لیتے وہ کبھی ایک دن کی چھٹی لینا کہیں جانا آنا ان کو اتنا کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے تو دونوں نے ٹائم برباد کیا ہمارا
صی با وقت ہاں وہ تو ہے نا اور اپنا نوکری پیشے سے چھٹی لے
ہوں اور اتنی دور سے وہاں آ کے اتنا سنبھالنا اور پھر اوپر سے ان کو ایسا لگے تو کیا مطلب وہ اور جو ابھی ہمارے بڑے والے بھابھی جان وہ نہیں آئے تو ان کا کچھ نہیں بس کوئی نہیں اس کوئی بولنے والے نہیں کوئی کوئی نہیں کہتے نا
بستم
تو ماحول ہی پورا گھر کا ایسا ہی بنا رکھا ہے نا
تو ہمارے بھی آپ ہیں نا کیا بتاؤں آپ کو ابھی دیکھو ہمارے کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے ایک چاچا جان ہے گاؤں میں ان کے سسرال میں دعوت ہے تو وہاں پہ گئے ہیں ہمارے ممی امی ہماراری ساس ہمارے بڑھے سسر کو ہاسپٹلائز چھوڑ کے ہاں اور دو دن دو دو دن ہم میں نے وہاں پہ میں آنے کب سے سترہ سے سولہ سے میں آنے کی کر رہی تھی کہ ب میں چلی جاؤں سولہ کو چلی جاؤں پر میں اس لیے رک رہی تھی کہ ب وہ ہاسپٹل سے آئی پھر میں جاؤں آئی پھر جاؤں تو میں اس وجہ سے دو دن میں نے لے کے اور وہ ابھی تک بھی وہی ہے
ابھی تک ہاسپٹل میں ہے
ہاسپٹ نہیں ان کو تو لے آئے یہ لے کے آئے ہاسپٹل سے کل چھ
تو ابھی ابھی ابھی گھر پہ ہی ہے
خبھی
تو یہ آ گئے آپ کے آس ساسو امی جان آ گئے
ساسر جان ہمارے نہیں آئے ابھی تک
تو یہ ان کا فرض ہے نا ان کا
اور نہیں پھر میں نے ایسا ا سنایا نا میں نے بولا کھانا گھومنا پھرنا اس س میں تو بےت اچھا لگا تھا اور اب آپ کا فوج ہے تو ہم کو سناتے ہیں
ان کو پتا ہے کہ اپن آج ان کی ایسی استتی ہے تو اپن کہاں دماغ خراب ہو جاتا ہے کہیں جانے کا بھی نہیں ہوتا
اور نہیں تو ہے نا گھومنے کے سے وہ تو آرام سے گھوم سکتے اور ہم کہیں آئے جائیں تو ہمارے اوپر بندشیں لگاتے تھے ایسے بندشیں لگانے سے تھوڑی ہوگا
یہ تو چلو ابھی آپ کے ابو جان ہے ہے تو چلو ان کو ابھی کچھ نہیں بولو گے پھر پھر تو پھر وہ تو آتا ہی ہے دیک منہ پہ آتا ہی ہے سب کچھ وہ تو پھر بعد میں
نہیں تو اسی لیے تو بول کہ میرا کون ہے ان کے تو میرے ار تو اور زیادہ ی ی بھی چڑتے ہیں کہ ان کے دو بیٹے ہیں
اچھا آ
ہے نا ابھی مطلب پورا کھل کے باتیں نہیں ہےئی یہ پر باتیں کچھ ایسی بھی ہے تو پھر میں نے تو ایک بار بولا میں نے بولا کہ آپ کو اگر پریوار نہیں چاہتے تھے کہ بڑے تو آپ نے آپ کی بیٹوں کی شادی کیوں کروائی
نہیں فرما رہے ہو نا ہم بول رہے ہوتے ہیں ن کروانی تھی شادی نہیں کروانی تھی دو بیٹے ہیں تو وہ تو بگوان نے دیے ہیں اللہ نے دیے اللہ کا شکریہ جو دے دیے نا
صحیح ہے اور ان کے اوپر چڑھنے سے کیا مطلب ہے اور یہ میرے تو کہیں دماغ میں نہیں اب وہ چھوٹے والے ہیں نا ان کے بھی دماغ میں یہ ساری باتیں ہیں اب سامنے مطلب یوں نہیں بولتے لیکن یہ سب یہ بھیتور ہے
فرمار رہے ہو کہ ان کے لیکن جو دیکھو سب اپنا سمجھو تو اپنا سب ہے اگر نہیں سمجھو گے تو
روشنی ہے ہاں اور دیکو ایسی مطلب ایسی دوریا لاؤ گیچ تمہارے من میں آئے گ ہوتا تو پھر میرے بھی آئے گی وہی نا پھر میرے اور ابھی تک میں نے ایسے نہیں سوچا ایسا میرے دماغ میں بھی نہیں لایا لیکن وہ ان کی سوچ تھوڑی الگ ہی اور دھیرے دھیے
اور ایسا تو دیکھو یہ اب پراپرٹی کے لیے ہو تو پراپرٹی تو دیکھو آج کل بچے کو اتنا قابلیت کرو اس میں کہ ہاں کہ اتنی پراپرٹی ہے پیچھے والی کو تو دیکھے ہی نہیں وہ خود کی بن ہے اتنی پراپرٹی
ہاں صی اور کیا ہے یار اس سے اس سے باہر نکل کے دیکھو میں میں ابھی آپ مطلب میں بڑا ہی نہیں کرنا چاہوں گی پھر ایک بار باہر اپنے جس اس میں رہے رہے نا اس سے تھوڑا باہر نکل کے دیکھو اور بھی دنیا ہے
بہت بڑی دنیا ہے
وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ مطلب وہ جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کویں کے اندر کا مینڈل جونے اتنے دنیا دیکھ رکھی ہے انہوں نے بس ان کو اتنا ہی سب لگا ہے
تو نہیں پتا رہتا ہے نا آپ جیسے کہ اپن جو اپنی باتیں کر جیسے اپنے کچھ ایسے اللہ تعالی کے لیے کچھ کریں ان کو کچھ بتائیں آپ جیسے میرے امی جان کو کچھ ایسے اچھی شکھا دیتے کہ بائی یہ کرو وہ کرو
اور آگے بڑھنے کی محنت کرو ان سے کام کرو تو کیوں نہ ہو ہے نا اب محنت کرنی نہیں ہے سب جو ہے وہ اس حساب سے اب ہم نے بھی تھوڑے اب کچھ باتیں اب ہم کو بھی پتا چل گئی ہے کہ اب ان کو ہے نا سب کچھ شو نہیں ہونے دینا ہے سب سے بڑی بات یہ
صحی فرما رہے ہوپ
اب کچھ باتیں ہو سے بھی مطلب
ارے یہ
تبھی تھوڑا
صحیح سر بار اور دکھ والا دن تو نک نکل جاتے ہیں پھر یاد رہتی ہے پر بات یاد آتی ہے کہ ایسا ایسا بھی ہوا مھ ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ ج
اللہ حافظ ہیں اپنا خیال رکھے